السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں شکر ہے اللہ کا شریفا
ہاں ٹھیک اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے آئے گھر والے
نہیں نہیں وہ نہیں الائی میری خالی وہ چھوٹی والی ننند آئی وہ آفس تھی نہ باقی گئے ہوئے ہیں اب ہم دو بہنیں
ٹھیک ہے
اب ہم دو بہنیں ہیں گھرمیں لیکن وہ جاتی ہیں نہ بک کرتی ہیں نا ٹور اینڈ ٹریول میں
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ٹھیک خود کا ہے یاام یہ جاتی ہے
نہیں نہیں وہ نہیں نہیں وہ آفس جاتی ہے خود کا نہیں ہےوہ وہ جاتی ہے وہاں جاب کے لیے
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے کچھ نہ کچھ تو آنا چاہئے
ہاں اور کیا
میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آپ سے بات کر لوں
میں اچھا کیا
آپ کیا کر رہی تھی ابھی جب میں نے آپ کو کال کی میں کال کروں
کچھ نہیں میں بس اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی چھوٹی والی بہن کے ساتھ ہاں
چلو ٹھیک ٹھیک اور
بس نہیں چائے تو گھر والے پیتے ہیں نہ میں نہیں پیتی شام کی اور وہ گئے اسی ٹائم وہاں پھر انہوں نے کہا ہم اب وہی پیئیں گے
اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے میں نے ان کو ابھی دی
نہیں میں نے پھر تب مینگو کھائی
میں نے ان کو چائے دی پھر ہایا جان نے بھی بولا مجھے چائے پینے پھر کھ نیر نے چائے دی اب پھر پھر اسے کلجنیا تھاکہ وہ پورا پہلا دیا پورے ہمام پہ
اچھا مجھے بو لو پانچجہ پور رات کو تھی نہ وہاں
اں
وہ بیٹھے اچھے سے یا رویا ہوا ہے
وہ ایک بجے تک میرے ساتھ لوبی میں کھیل رہی تھی
اس نے کی تھی نہ نین دن میں ہی اس لیے
ہاں وہ تو ایک بجے تک میرے ساتھ لوبی میں کھیل رہی تھی میں جب اندر روم میں گئی تو وہ میرے سائڈ میں میرا ہی فون چلا رہی تھی مائدہ نے بولا اس کو فون دو آپ نہ تو آپ
اس کا فون میں نے بھیجا ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے
ایک منٹ ایک منٹ میں پہلے اس کو ٹب دیتی ہوں
کس کو کس کو ٹیب دینا ہے نیبر کو جو پرسوں لیا تھا ھمم ہلو
ایک
ہلو ہلو
ہلو
ہاں ہلو
میں نے کہا ٹب کس کو دینا ہے
یہ آئی تھی نا آنٹی آئی تھی تو اس کو ٹب دینا تھا
جو پرسوں لیا تھا
ہاں ہاں تو اب میں نے ان کو بولا بیٹھ جاؤ تو ان بول میں کیا کروں گی اب بیٹھ کے
کیا
اچھا پتا نہیں میں وہاں سے کیا باتیں کر رہی ہوں
ہی تو پل روکو پہلے میں اس کو یہ نانی کے روم میں لے جاتی ہوں
تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کتنی باتیں کرتی ہو وہاں سے پتا نہیں
کرتی رہتی ہوں یہ پھر ضائع ہی ہو جائے گا
ہاں یہ کیا کروں یہ آئی نہ اب میں کال سے بات کر رہی تھی یہ پیچھے تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا
مجھے بولو نا مجھے بولو نا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں باندھی ہو گئی آپ کو ہے کچھ ختم ہوا
نہیں میرا تو ختم ہو گیا
بس یہ لاسٹ ٹائم ہے
ہاں کچھ بھی نہیں کیا کرو آپ تو کوئی قرضہ بھی نہیں ہے
اس کو دیا وہاں سے
کس کو
اداس
اب وہ آئنگے نہ اس میں سے
اچھا نہیں میں نے اب دیکھا وہ میم نے گروپ میں ڈالا ہے کوئی پروجیکٹ نیو پروجیکٹ آیا ہے اس کے پاس
اچھا
آل لینگویج ملٹیپل لینگویج اس میں اردو بھی ہے اس کو ٹیکسٹ چ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے
ہاں وہ بھیجا تھا نا پرسوں سارنے
ہاں
توائے گا
نہیں اگر کچھ نہیں رہے گا کام تو پھر تو کر
ہاں پھر تو کریں گے ہاں میں بھی ابین کو یہی کہہ رہی تھی میں نے بہت س کو سار نے کام بھیجی کشمیری لینگویج میں بات کرنی ہے تو اس میں ڈیڑھ سو ہے تین سو دو کو ہے گھنٹے کے لیے
وہی میں کہہ رہی ہوں نا اب ابھی میم نے بھیجا ہے کچھ
ج جو لیپ ٹاپ کا کام ہے نا آپ سر سے پوچھو اور ہ کہہ رہا تھا کہ لیپٹ لیپٹاپ کا کام میں کروں گا اگر کوئی لیپ ٹاپ کا کام ہے
ن بن لیا ہے نا سر نے مجھے
ہو اور ہم کو بھی دے دو
وہ میں نے کیا اس میں نے وہ اس کو دیا میں نے شاید آپ سے بولا تھا وہ کرنے کے لیے
اچھا
اس نے کہا ہم لوگ تو آپ کا نہیں کریں گے
اچھا ٹھیک یہ ارحان نے بولا کہ میں کروں گا تو میں نے کو بولا میں سر کو خود کال کروں گی لیکن پھر مجھے ماریا نے کہا کہ سر نے بولا مجھے اگر اور نمبر سے کال آیا تو میں بلاک کر دوں گا میں نے سوچا کہ اب میں آپ کو ماریا نے کہا مجھے کہاں پتا ہے
پتا نہیں میں نے ایسا نہیں سنا
تو اس نے سر نے کہا کہ اس کو لگتا ہے کہ ہم سب اس وہ ہی الگ الگ نمبر سے کال کرتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کی آواز سیم ہے مجھے لگتا ہے کہ بسمہ ہی ہر ایک نمبر سے کال کری الگ الگ نمبر سے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں
اس لیے میں تو اس تھا میں نے اس کو کال کیا تھا لیکن اس کو غسا تھا
تو میں نے سوچا کہ میں آ وہاں سے کہوں گا ارحان نے کہا کہ لیپٹاپ مجھے میم نہیں بھیجا لیپ ٹاپ کا کہا تو میں نے میں بولا اس کو کیا کرنا اس نے بولا سر سے پوچھو میں سر کو میں نے بولا ماریا
بھیجا سو اس نے وہ کیا ہے کشمیری اردو انگلش
مطلب مجھے وہ سمجھ نہیں آیا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے وہ لنک اوپن نہیں کہ وہ پی ڈی ایف تھا
ہوں
تو میں نے سوچا کہ میں اب آپ سے بولوں گی تو آپ سر کو پلیز بتا دو پھر مجھے بتا دینا کہ سر نے کیا کہا
اس نے مجھے پچھلی بار بولا تھا وہ یہ ہے ہاں اربک کا اربک اگر کسی کو اتی
ہاں ہاں ارابک وہ کرے گا میں اس کو بولا یہ لیپ ٹاپ کا کام ہے اس سے بولا میں کروں گا تو اس کو کنفرم میں اس کو بولا میں سائڈ کا نمبر دوں گا تو خود کرو سرچ کے ساتھ بات اچھا مجھے پورا پتہ نہیں ہے کہ آتی ہے کی نہیں اس میں نے اتنا بولا کی یے لیپ ٹاپ پر کام ہے آپ کو ہاں اس نے بولا ہاں کہ مجھے آئے گا میرے تو بولا چلو ٹھیک ہے تو میں سر سے پوچھوں گی پھر مجھے تب سے بھول ہی گیا آپ کو کہنا
اچھا کیا میں کرتی ہوں بات اور سر نے دوسرا بھی دیا نا کشمیری والا اور ابھی میم نے گروپ میں میسج ڈال دیا
ہاں
میں سمجھی سے میں بولوں گی اس کو بھی یے کیا ہے کیونکی ہم اگر یے بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے جب پیسوں کی لت لگ جاتی ہے پھر ہم بند ہو جاتے ہیں
ہم تو ہو جائیں گے پوری طرح
اور کیا جیسے کی فر بار بار مطلب آپ سے مانگیں گے پیسے ایسے خود کے پیسے آتے پچاس روپئے خود کو کیوں نہ خرچہ ہو لیکن پھر باپ آپ سے نہیں مانگنا پڑتا بہت ٹائم سے ہم نے باپ سے نہیں مانگا
ہمم
آپ کو تو خود بھی پتا ہے
ہاں اور کیا
بتہ میں ان کے لیے نا چاچو ہے نا وہ بولا کھانا بناتی ہوں ابو کے لیے اور زاہد بھائی کے لیے کیونکی وہ صبح آتا ہے مجھے لگتا ہے اب وہ دن میں یہی ہوگا وہ کھانے تک تو آ جاتا ہے پھر مجھے وہ کھانا ایسے ہی رہتا ہے پھر مجھے لگتا ہے زاہد بھائی آئے گا یہی کھانا کھالے پھر اس کا کھانا بھی ایسا رہے گا آج میں تین بندو کا کانا ایسے رہ گیا پھر مجھے شام کو پھر وہ ٹھنڈا کھانا سب کو دینا پڑتا ہے
ہاں اور کیا پھر پوچھا کرو نا صبح ہی آب کیوں جاتے
میں نہیں میں نے آج کہا اس میں نے ا بھی کہا میں بولا کل سے جب یہاں آؤں گی مجھے پہلے بتا دینا کی یہاں کھانا کھاؤ گے یا گھر پے میں آپ کے لیے بھی بناتی ہوں پھر یے ٹھنڈا کھانا کون کھائے گا روز روز
اچھا ٹھیک
پھر کل میں نے کھانا بنایا ہی نہیں شام میں
اچھا پھر کیا سوچا آپ نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے
جو یے میں نے بولا نا آپ ارحان کو فائیو تھازینڈ دینے ہیں
ہاں
ارحان کو فائیو تھاؤزینڈ دینے ہیں
اچھا
اس نے بولا ٹین دے دو میں نے اس کو بولا نہیں ٹین نہیں ہے میرے بس میں واچ لاؤں گی
ٹوٹل کتنا ہوگا ٹوٹل ٹوٹل جمع کتنا ہوگا
فائیو سکس سیون سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اور جنید نے مجھے پرسوں کہا نا اس میں یے تھرٹی فور ہے
ہاں
اس میں تھرٹی ون ہے
تھرٹی ون ہی ہے ہاں
اس نے مجھے بولا یے تھرٹی فور ہے اس میں مجھے بولا تھرٹی فوف اس نے مجھے پھر جھوٹ بولا اس نے مجھے بولا اس میں تھرٹی فور ہے آپ مجھے تھری دے دو تھری پھر ایک تو پانچ سو پہلے لیے تھے نا پھر میں اس کو شام کو مانگ رہی جو اس نے بولا جب اس سے آئیں گے تو یہ تینوں آپ لے جانا
اچھا
ہاں تو وہ مجھے تھوڑی دیر پہلے دکھا رہا تھا اس میں تھرٹی ون ہی ہے مجھے کیا پروفٹ
پتا نہیں پتا نہیں وہ بھی کب آئیں گے
وہ بھی جو یہ تھاؤزینڈ اس میں ماریا کا ہے اور ٹو تھاؤزینڈ جوپا پا کے
ٹوٹل آپ کو کتنا ہوگا نائن تھاؤزینڈ
سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹین تھاؤزن فائیو ہنڈریڈ میں میں نے اس کا اکاؤنٹ بھی چینج کیا
لیکن میری لیکن اس کو اب کچھ نہیں دینا تھا کیوں دینا تھا آپ ابھی آپ کو اپنی چیزیں لانی تھی اس میں
اور میرے کول ٹھیک ہے میں دوں گی
اے چلو میں کرتی ہوں واپس کال
ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
کرنا لیکن